السلام بھائی جان کیا حال ہے
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
بالکل الحمد اللہ میں بھی بالکل تندرست ہوں آپ سنائیں گھر میں سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ گھر میں بھی سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
بالکل سب کچھ الحمد للہ ٹھیک ہے
بھائی جان میں آپ سے آج ایک موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں
بالکل بالکل فرمائیے
موضوع کا
بالکل
سائنس نے انسانی زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے آج ہم ہر روز سائنس کی دین سے فائدہ اٹھاتے ہیں بجلی کمپیوٹر موبائل فون اور انٹرنیٹ بجلی کمپیوٹر موبائل فون اور انٹرنیٹ سائنس کی اہم ایجادات ہے سائنس نے دوا اور علاج کے شعبے میں بھی بہت ترقی کی ہے اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہوا ہے سائنس تعلیم اور تحقیق میں بھی بہت مددگار ثابت ہوئی ہے ہمیں سائنس کی کے استعمال انسانی بلائی کے لیے کرنا چاہیے سائنس ترقی اور خوشحالی کی بنیاد ہے جی بھائی جان آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے
بالکل سائنس کی اہمیت آج کل جو بھی ہم نئی نئی چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں استعمال کرتے ہیں یہ سائنس کی ہی اہمیت ہے اور سائنس کی ہی تین ہے سائنس نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنایا ہے اور جیسے کہ ہم کوئی بھی کام آج کل آن لائن کر سکتے ہیں تو یہ سب سائنس کی تین ہے اس کے علاوہ میں اپنے اگلے موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا یوم آزادی یوم آزادی ہر ملک کے لیے بہت ا اہم دن ہوتا ہے اس دن لوگ اپنے وطن کی آزادی کی خوشی مناتے ہیں آزادی بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل ہوتی ہیں اس موقع پر قومی پرچم لہر اور تقریبات کا اہتمال کیا جاتا ہے لوگ اپنے قومی ہیرو کو یاد کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں ہمیں اپنے وطن کی آزادی کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کی ترقی کے لیے محنت کرنی چاہیے شکریہ
جی بہت نالم بہت درست موضوع چناؤ نے یوم آزادی یہ ملک کے ہر افراد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ لگاؤ رکھے اور شفقت سے پیش آئے جی ہر ہر انسان کو اپنے ملک سے شفقت ہونی چاہیے
جی میں اپنے اگلے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا جس کا نام ہے مہمان نوازی
بالکل
مہمان نوازی، ہماری تہذیب کو خوبصورت حصہ ہے مہمان اللہ کی رحمت سمجھ جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں ہمیں مہمان کا کا مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے ان کی عزت اور خدمت کرنا اچھی عادت ہے مہمان نوازی سے پیار اور بھائی چارہ بڑھتا ہے اسلام میں بھی مہمان کی خاطر توجہ دینے کی تعلیم دی گئی ہے ہمیں ہمیشہ اپنے مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے جی شکریہ
بہت خوب ہم آپ نے فرمایا مہمان نوازی ایک منٹ آپ رکی
جی جی کوئی بات نہیں تو س پلٹ
جی مہمان نوازی جیسے کہ ہماری مہمان نوازی کافی مشہور ہیں کشمیر میں تو ہمیں اچھے سے مہمان کو رکھنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے اور آ اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ مہمان کو رحمت سمجھا جاتا ہے اور ہمیں اس پہ پوری عمل کرنی چاہیے
جی بالکل
میں اگلے موضوع پہ اپنی گفتوں کو کرنا چاہتا ہوں نشے کی برائی جیسے کہ ہم آج کل دیکھ دکھ رہے نشب ایک بہت بڑی جو نقصان دہ ہیں اور یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بن چکا ہے ہمارے ملک میں نشہ انسان اور معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ہے اس کی وجہ سے صحت تباہ ہوتی ہے اور انسان اپنی عقل اور ہوش خھوب بیٹھتا ہے نشہ گھروں میں جگڑے غربت اور جرم کا سبب بھی بنتا ہے بہت سے نوجوان بری صحبت کی وجہ سے اس بری عادت کا شکار ہو جاتے ہیں ہمیں ہمیشہ نشے سے دور رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی نصیحت کرنی چاہیے تندرست اور کامیاب زندگی کے لیے نشے سے پرہیز بہت ضروری ہیں شکریہ آپ
ہ جی بہت تالم بہت درست ہ نشہ ہر لحاظ سے ایک بری اور تباہ کن عادت ہے بالکل صحیح ہمیں اس سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی برائیوں کے بارے میں بتانا چاہیے ایک صحت مند با اخلاق اور کامیاب زندگی گزارنے کا کے لئے نشے سے بچنا بہت ضروری ہے ہم سب کو مل کر نشے سے پاک اور صحت مند معاشرے قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میں اپنے اگلے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا جس کا نام ہے نیک اخلاق
بالکل
نیک اخلاق انسان کی سب سے خوبصورت خوبی ہیں اچھے اخلاق والا انسان ہر جگہ عزت اور محبت حاصل کرتا ہے ہمارا برتاؤ اور گفتگو ہی دوسروں پر ہماری شخصیت کا پہلا اثر چھوڑتی ہے اس لیے اسلام اور ہماری تہذیب دونوں نیک اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں نیک اخلاق کا مطلب ہے سچ بولنا وعدہ نبھانا بزرگوں کا احترام کرنا چھوٹوں سے پیار کرنا اور ہر شخص کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا جو لوگ نرمی او نرمی صبر اور ایمانداری سے زندگی گزارتے ہیں وہ ہر دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اچھے اخلاق کی وجہ سے دوستی مضبوط ہوتی ہے اور معاشرے میں امن اور اتحاد پیدا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ نیک اخلاق انسان کا اصل زیور ہے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ایمانداری سے کام کرنا دوسروں کا احترام کرنا اور سب کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے اگر ہم نیک اخلاق اپنا لے تو ہم نہ صرف ایک بہتر انسان بنیں گے بلکہ ایک آ پورا مام اور خوشحال معاشرے کی تعمیر میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر سکیں گے جی شکریہ
بالکل بالکل دست فرمایا اپنے آپ سے بات کر کے مجھے بہت سکون مل رہا ہے اور ہم اچھے اچھے موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ میں اگلے موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا جو کہ بالکل دلچسپ ہونے والا ہے اور بالکل مناسب ہونے والا ہے
جی
میرا موضوع ہے مصنوعی ذہانت کی بنیادی تعلیم مصوی ذہانت کی بنیادی تعلیم سے مراد وہ عمل ہیں جس کے ذریعے کمپیوٹر اور مشینس کو انسانی سوچ کے مطابق کام کرنا سکھایا جاتا ہے جس کو ہم آج کل کے دور میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں اس تعلیم کے لیے انہیں مختلف قسم کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ ان میں موجود نقش اور نگار کو سمجھ سکے اور ان کی بنیاد پر درست فیصلے کر سکیں مصنوعی ذہانیت کی بنیادی تعلیم میں ڈیٹا جمع کرنا اسے درست بنانا اور مشین کو بار بار اس پر مشق کروانا شامل ہوتا ہے جتنی بہتر تعلیم دی جائے اتنی ہی بہتری بہترین کارکردگی حاصل ہوتی ہے آج کے دور میں مس سوئی ذہانیت ذہانت صحت تعلیم تجارت اور صنعت سمےت زندگی کے بے شمار شو بگ شو بونک میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں شکریہ
جی بہت اعلی بہت درست آپ سے بہت کچھ جاننے کو ملا خاص کر ما مصنوعی تعلیم کو لے کر مصنوعی تعلیم انسانی تاریکی کا ایک اہم ذریعہ ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا اگر ہم اس کا درست اور ذمہ دارانہ استعمال کرے تو یہ تعلیم صحت اور معاشرے کی بہتری میں بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے اے آئی کو انسان کی مدد کے لیئے استعمال کرنا چاہیے نہ کہ اس کا غلط فائدہ ہو اٹھانا چاہیے
بالکل بالکل دست کرو
دائجانپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا دل کو سکون ملا مجھے امید ہے کہ اگلی دفعہ بھی ہم ایسے ہی بات کریں گے
میں ایک اور موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کی ج
جی جی بالکل بالکل کوئی بات نہیں جی جی
تو میرا اگلا موضوع ہے مستنوعی ذہانت اور مشین لرننگ مشین لرننگ مصنوعی ذہانیت کی ایک اہم شاخ ہیں جو مشین کو بغیر ہر قدم کی ہدایت دیے خود سیکھنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہیں اس عمل میں مشین کو بہت سی مثالیں اور معلومات دی جاتی ہیں جہاں سے وہ قواعد اور رویے خود دریافت کرتی ہیں جتنی زیادہ اور معیاری معلومات دستیاب ہو ہو اتنی ہی مشین کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے مشین لرننگ کی مدد سے ترجمہ تصویروں کی پہچان آواز کو سمجھنا اور تجویزات دینے جیسے بہت سے نظام کام کرتے ہیں اس نے انسانی محنت کو کام کرنے اور فیصلوں کی رفتار اور درستی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے شکریہ
جی بھائی جان بالکل درست فرمایا آپ نے مشین لرننگ کو لے کر ہ مجھے بہت کچھ جاننے کو ملا آج آپ سے مجھے آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا امید ہے ہم اگلی بار بھی کوئی اچھی اچھے موضوع پہ اچھی گفتگو اسی طرح کریں گے اپنا خیال رکھیے گا
جی جی بالکل آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا
جی اللہ حافظ